ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور خبیس
جی آپ ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے اور جی سب خیریت سے الحمد للہ آپ بت آپ کے گھر سب خیریت سے
جی جی اللہ کا شکر کرا سب ٹھیک ہے
عطا کریں تھے آپ
میں اب بس کچھ نہیں لیٹی تھی
اچھا کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کے یہاں موسم کیسے ہو رہا ہے
موسم تو بہت اچھا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی بسوں کانا موسم ہے
ہ ہمارے بھی ہوا چل رہی ہے اور بارش کل تو یہاں پہ بہت تگڑا طوفان بھی آیا تھا بہت تیز
اچھا
ہاں پھر بارش بھی بہت تز آئی بہت تز بارش ہوا کے ساتھ ابب مطلب وہ تھوڑی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور بارش طوفان نہیں ہے کل تو بہت تیز
ہاں ہمارے یہاں بھی آیا تھا تو فن اور الرٹ تو آئے تھے
ہاں فون پہ ہاں آج بھی ہمارے بھی آئے تھے
سب کے ساتھ گھر میں کل الرٹ آ گے فون ہم نے کا یہ کیا ہوگیا فون بلاسٹ ہونے والا ہے کیا ایسا تو سہارن س بج رہا تھا اس میں ہاں ہاں موسم بہت اچھا ہو یا
جیسے گرمی ہو رہی تھی ہاں اب موسم اچھا ہو رہا ہے ہوں
اور ہم کل باہر گھومنے تو اصل لگ گی نہ ٹھنی ٹھڈی ہایں ایسا لگیں گے نہ تھا گرمی ہے اور ٹھنڈ لگ رہی تھی وہی تو
ک جیسے طوفان آیا تو ہمارے تو لائٹ نہیں چلی گئی
او یہی تو ہے لائٹ گ ا تھوڑی سی و ہو گی تو لائٹ چل جائے گی
فیملی بہت تیز آیا تھا وہ تار وغیرہ کچھ ٹوٹ گئے ہاں تار وغیرہ کچھ ٹوٹ گئی
اور
اور کیا کردیں گے آپ
بس کچھ نہیں ایسے فون دیکھ رہی تھی
اچھا اچھا
آج آپ نے کری کال بہت دنوں باد
ہاں اب تو کچھ عید کرنے سے جو ہے بز چل رہے تھے بس ایسے ہی کام وغیرہ میں پھر گرمی بھی اتنی ہو رہی تھی
اب تو موسم صحیح ہے بہتر ہے
جی جی ا تو ٹھیک تل عید صحیح رہی آپ کی
عید کہاں صحیح رہی فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے تو ایسے پڑھتے پڑھتے نکل گیا پیپر تھا مییرری عید کے سیکنڈ ڈے
او اچھا
پھر پیپر دینے کے بعد تھوڑا اتنی لیف ہوا پھر ایسے لگا ٹھیک ہے اب عید ہے انت ایک وار دن لگ نہیں راات تھا بالکل بھی اد ہے
ہاں تو ہےی پیپر کی ٹینشن رہتی ہے
اور گھومیائی سب جگہ رشتتے دار وغیرہ
سب جگہ تو نہیں ہاں ایک دادی کے گئے تھے بس اب یہ گھر پہ مہمان آتے ہیں تو نکلنا بھی نہیں ہو پاتا پھر گرمی بھی بہت تھی
ہاں
گھر میں اتنا کام رہتا ہے تو کل گئے تھے ہم ا کل جا رہے تھے ہم اور شام میں پروگرام بنایا ہم نے کہ چل شام میں چلیں گی ساھے پان چھ بجے کریب اس ائم آی طوفان آ گیا پھر ہم لوگ گئے پھر تھوڑا لیٹ گئے تھے آٹھ بجے کے قریب گئے تھے پھر
اچھا تو پھر کھانا وانا کھایا ہوگا وہیں
ہاں پھر کھانا ہمم تو منع کر رہا تو ہو رہے نہیں نہیں کھانا کھاےتا
ہاں پھر جب کھانے کا ٹم ہوتا ہے ایسا عجیب سے لگتا ہے کہ بنا کھانا آ گے
جی جی جی پھر ا کھانا وغیرہ کھا کے وہاں سے
رات بھی تو موسم بہت اچھا تھا مزارا ہوگا پھر
بس ان کے یہاں کی تو لائٹ آ رہی تھی ہمارے یہاں کی لائٹ نہیں تھی
ہ وہیں ادھر ا جاتے آپ
ہاں ل اب تیاری سے بھی نکئی تھے رکنے کی تیاری سب کپڑے وغیرہ کچھ نہیں تھے سونے کے لیے
تو اتنا اچھا موسم ہے گھومنے والا کہ باہر جاؤ نکھ لو گھومو
ہاں اچھا اچھا ہو رہا ہے موسم لیکن بارش چھوڑی ہے
ج
اور آپ نے کھا لیا کھانا
ںں
ہلو جی آپ نے کھا لے کھانا
کھا لیا آپ نے بھی کھا لیا
جی اور گھر پہ سب کیا کر رہے ہیں
سب سب تو بس بھائی اور بہن ہے گھر پر ممی ڈیڈی گئے ہوئے کسی سے ملنے ہو عید کا
اچھا اچھا
جی
ٹھیک ہے ہم ما ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی سب ٹھیک ہے
اور ہم نے فوٹوز دیکھے تھے آپ کے عید کے جی ماشاء اللہ بہت کیا ت لگ رہی جی آپ جی ج
ہاں بس سلکا سے سوٹ تھا کاٹن کا
گرمی میں لے کے کہ نہیں بہت پیارا مگ رہا تھا ہ
اگر میں ہوئی نا دلی زیا تو پہننے کا بس سننے کا صحیح ہے کاٹن کا ہی بس
تو لو ان کون پہنے بھی نہیں جاتے
ہاں یہ تو ہے ہی اور کیا آپ
میں نے بھی سلگٹر کی ہے سلیٹ جی
آپ نہیں آ رہی ہے ہمارے گھر
جی ہ تو موسم کو اچھا ہوگیا آپ کریں گے کچ دن پلان کریں گے تو آنے کا انشاء اللہ پھر آئیں گے آپ م آپ بھی آئیے گا اب تو گرمی کا بھی بہانا نہیں ہے
ہاں لیکن بس ہے دو تین دن یہ موسم تم سے ہی پھر تو ہو وہی ہے
فتا ف گ م ہاں بھی
ہاں یہی بتا رہے تھے بس جو وہ آیا تھا میسج پہلے سے پ بتا رہے تھے تو وہی بتا رہے تھے کہ دو تین دن ہی موسم صحیح رہ گا آندھی طوفان مطلب اب دیکھیے کل کیا ہوتا ہے کل کیسا رہتا ہے
سد دھوم نکل پئی ت اب تھوڑا ہوا ہے تین بجے کے آس پاس موسم صحیح
اب ہو سکتا ہے کل پھر سے دھوپ ہی نکل ہے اب
ہاں صبح تو ہی کل رہی تھی تو
ہے نا م
میں تو کہنی ہویا سا بس بس ٹھنڈیاں موسم
ےبب کیسے ہو سکتا
ہاں تو نہیں بول تو تھین اور آج کہنی جائیں گے آپ
ابھی تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے تھاننے کا ابھی تو میں لیٹ گئی تھی کام وغیرہ د تو وہ آندھی طوفان آتا ہے نا وہ پھر گھر میں اتنی مٹی وغیرہ آ جاتی ہے پھر اس کی صاف صفائی کرو ہاں اور وہ کل آندھی بھی اتنی تیز تھی ہمارا ہال ہے تو اس کے اندر وہ دھول بھی پانی بھی وہ سب مکس ہو گئے ا ا
وہئی تو کلتات ن ہانے گ د زیادہ تھار بارش میں لیکن ہماری جو وال ن ہان د دیا پھر بھی میں تھوڑا بہت گیا الا ہو گیا تھا
اچھا ہاں تو پھر اب صبح سے جو ہے بس صفائیاں چل رہی ہیں
ہاں ہمارے گھر کی بھی صفائیاں چل رہی ہیں یہ جنی مٹی ت نہیں مٹی مطلب گرمی سے بھی کی خوشبنے لگی
ہاں ایسی ایسی ہماری ہے باری کی آند بھی بہت تز تھی
اں بہت تیز تھی وہی تو جب گورنمنٹ خود الرٹ بھیجی یہ سب کے پاس تو کچھ تو خطرے والی بات ہے ہی وہی تو بس ساتھ ہی رت کے ساتھ ہی طوفان گزر گیا
ہاں
اور سنائ
بس تو کچھ
کیا کھایا آج کھانے میں آپ نے
کام کی
ہوں ا تو ر یہے بھی بتے ہیں
ہاں پھر ابھی تو اور مہمان وغیرہ آتے رہتے ہیں تھوڑے دن تو اور ہ دعوت ہو ایک
ہ کیا کھایا تھا آپ نے کھانے میں
کھائی تھی بریانی اور کباب
او ہوو اکیلا اکیلا خا لیے ہم نے صرف بریانی صرف کباب کا ہے بریانی بھیج دی ہماری طرف
ٹھیک ہے بھیج دیں گے آپ کی سائ بریانی
مزات تا ہے بریانی کباب ایک ساتھ ہ ہی
کمبیشن
ہاں پسد نیویارک
ہ ر آائتا نہیںو ہو تو بڑھیا لگتی ہے
تم نے وہ گ لفت اٹا لیا
ہاں مزہ آ گیا
اچ برانی تو ایک دم روئل ڈش ہے
ہاں سب کو پسند ہوتی ہے بریانی اور آپ کاںیں گھومنے
ج
آپ کہاں گئیں گھومنے
گھومنے تو کہیں نہیں بس ایسے ہی رشتے داروں میں چلے گئے تھے کل ہم کل ہم بھی گئے تھے اپنے چاچی کی طرف وہیں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے سب مل کے وہیں پہ انجوائے وغیرہ ہو گیا تھوڑا
اچھا ہاں
موسم بھی اتنا اچھا ہو رہا تھا نا تھوڑی باہر میں گھومتی ہے مطلب ایسے گھر کے باہر توم سی راف پھر وہاں سے تھوڑا لیٹ آئے رات کو وہ تو سے رک جائیے اے سب کہتے ہیں پھر رکنے کے لیے روکا تڑاجاتا ہے ایسے پھر آ گیا رات کو آ گئے تھے
ہاں یہی رہتا ہے عید تو آ بھی ملنی
ہاں وہی تو اچھا لگتا ہے سب سے پھر وہیں پہ کھانا کھا لیا تھا ہم تو کانے کے لیے بھی منع کر رہےتھے تون نے زبردستی ک نہیں کاائیے کھائیے کھائیے پسے بار بار مانا کرنا اچھا نہیں لگ تا پتا نہیں بند رہے تو نہیں کھا رہے یہ پہ کھانا کھا لیا تھا کھیا ہی نہیں گیا بس تھوڈا بہت کھایا گیا پہلے وہی کھا لیے تھے شیر چھولے دہی بڑے وغیرہ اور پھر پیٹ بھر گیا اس سے اور کولڈ ڈرنک سے تو ویسے ہیوی ہو جت ہو گیا پیٹ بھر گیا پھر کھانا تو تھوڑا سا ک کل ہ کل ہم نے کھائے تھے وہیں پہ بریانی کباب جی کل کائے
ہاں اور پھر جو ہے شیر وغیرہ ہوتی ہے سب سب جو ہے یہی چلتا رہتا سب کے سیم سیم رہتا ہے ہاں اور پھر وہ دل بھی بھر جاتا ہے کہ شیر چھولے بڑے کسٹڑی یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں دل بھی بھر جاتا ہے پھر
اپنے گھر کی تو میں نے صرف ایک ہی وہ کھائی شیر ایک بار صرف
اچھا اچھا اچھا میں تشیر کھاتی نہیں ہوں
اوو آپ یہ آپ مین ڈیلیگیسی مس کر رہی ہیں عید کی
نہ میں گھر کی نہ کہیں گ مطلب مجھے شیل پت نہیں کیوں پسند نہیں ہے
شیر تو اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے اتنی زبردست ہوتی ہے ہل لذیذ لاجواب ایک د تم
کسٹرڈ کھا لوں گی مطلب سب کچھ کھا لوں گی کھیر کھا لوں گی رس ملائی سب کچھ بس پتہ نہیں شیر سے کیا مجھے مسئلہ ہے
کبھی کھائی آپ نے
ہھائی ہے ہھائی ہے ہاں مطلب جب میں چھوٹا تھا سب
تو پھر سے کھائیے کتنی مزیدار ہوتی ہے اس میں سارے میوائیں ہوتی ہیں مجھے ڈ اچھی لگتی ہے میری فیملی میں بھی سب
سب کو جی سب کو اچھی لگتی ہے
وہئی تو تو مین نہیں ہے عید کا
ہاں چونکہ مجھے کھیر بہت زیادہ پسند پسند ہے بس شیر سے پتا نہیں کیا ہے
مجھیں تو شیر ہیر سب پسند ہے ایکگو ہوتی خمامی
جمای ہوتی
ہاں وہ مجھے بہت پسند ہے
اچھا اچھا اب آپ آرام کر رہی تھی
کرے تب تو کچھ ہے ہی نہیں گھر پر بھی نہیں ہے کوئی بھائی ب نا بس وہ بھی آرام ہی کر رہے ہیں
ہاں میں نے یہ سوچا میں ا بھی لیٹی تھی میں نے ہیلو خیریت پوچھ لیتی ہوں بات بھی نہیں ہوئی جی جی میں لگا ادھر سے بھی کالنیا ہی م نے کاا میں
ہاں صحیح کیا تو آپ نے
صبح کے ٹائم تو کام ہوتا ہی ہے تھوڑا ایک دو گھٹے کا ٹائم لگتا
صبح صبح تو تو ناشتہ پھر دوپہر کا کھانا یہی اس میں بزی رہتا ہے انسان پ یہی تین ب ہسان تین چارپ جے کے آس پاس انسان تھوڑا بہت تا ہے مصروفیات کم ہوتی ہیں